کاری کاہے فون کرتی ہے
مل گیا تم کو
یس س
دیکھے گا تو بہت کچھ میں اشائد کا ہوتا ہے ہوتا ہے
تم کو اب کچھ نہ بتائے نا تم بہت پیے ہیں
باپ رے بلاک مار دیں گے رے لونڈیا چاروں طرف سے بلاک مار دیں گے واٹس ایپ انسٹا اسنیپ چیٹ اسنیپ فون میں میسج میں زندگی میں گھر میں سب جگہ سے تم کو بلاک مار دیں گے
گھر گھر تم تھوڑی بنائی ہے
ہم تو مالک ہیں پورا خاندان جانتا تم نہیں جانتی ہیں چادر بدل دیجے گا نہا یہ گا تو یہاں یہاں کے مینٹ بتیائی نہ تم کو
دس
دس منٹ تو ابھی نہ بتیائی رہے بارہ منٹ بتیائی تو کٹا
ٹوٹل تیس کرنا ہے ایک تھے تو میرا زیرو کروا دی ابھی
کیسے ماما ماما مانان کرمینل
ہوں کریمینل تو تم ہے بیٹا
نہ نہ نہ نہ سوچو نا میرے لڑکی کو ایسا لڑکا مل گیا ا توو ہم ہی کو بہت حیرت لگتا ہے
مل گیا اس کال سنا کہ اس کی ماں اگینسٹ ہے
تو اس کی ماں اگینسٹ ہے تو کی دن اگینسٹ رہے گی
بھائی
بولی نا کہ جو اولاد جو اولاد ماں باپ کے خلاف جا کے شادی کر خوش نہیں رہتا اس بھاری ڈائلگ دی تو ہم کو سن کے لگ گئی ا مر شا ادم رم روم میںت
بچھڑی ہوئی بہن تو نہیں
ابو کی بھچڑی بہن ہے کہ ماں سوکا ہو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم بولے تو بہن آج خوش نہیں ہے ہم تو رٹ سے جواب نہ دے دیے ہم کو سرم اور لج تھوڑی ہے ہم نے آپ کی بہن تو خوش نہیں ہوگی کاسٹ سے الگ کہاں انصاری کا گئی ہے بدیا میں گئی ہے بدیا ہم لوگ کا باپ دادا کبھی سنا نہیں ہے بدیا تو آج خوش نہیں ہے اتنا اندھے چوندھے پیسہ کما رہی بیٹا ہو گیا بیٹ ہو گئی جمین خرید رہی ہے اس کا اس کا دولہا اپنا بھائی کے ساتھ مل کے نی سنو نا بابو اس کا دولہا اپنا بھائی کے ساتھ مل کے ایکٹ زمین میں ای بنایا روڈ کنارے شو روم بنایا ہے مطلب دو آائی مل کے پچاس ہزار روپئے رینٹ آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں دماغ زمین تھا بنا لیا ہم کو تو کوئی محنت نہیں ہے ہر مہینہ پچاس ہزار روپیہ آ رہا ہے دو بھائی کے بیچ بٹ رہا پچیس پچیس ہزار روپئے ہوا نا یہ نرسنگ میں جو بھی پیسہ کما رہی ہے تو ای بھائی اس کو دماغ دلوایا کہ کسی سے پیسہ گچوا دیا جیسے ہم لوگ کا یہاں یہ نہیں ہے گلٹینوا ویسی ہر مہینہ پیسہ اس کو دے رہی ہے کما کما کے جس دن پورے گا کہیں کا زمین لکھوا لے گی اس سے جانتی ہے لاؤ میرج کی بہن چھوٹی جانتی ہے لڑکا کو کاچی کا انگوٹا دیا ہے سسرال والا ڈائمنڈ کا لڑکی کا پریوار لڑکا کو جو انگوٹھی دیا وہ ڈائمنڈ کا انگوٹھی دیا ہے
لڑکا ڈائمنڈ پہنتا ہے
ان لوگ کی طرف اسلامک کلچر نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے اتنا ہوگیار م تو سنو نا ارے تم کہاں ڈائمنڈ پہنتا ہے تو دیا تو پہنے گا نہیں
کتا عجیب لگے گا
تم پہ ہاں اس کے بعد یہ بھی بولا کیا تو اور ان کا کر سن ہوگی سوچ لو تو اور کم رہا تو خریدا ہوگا اس کے بعد ایکگو بیٹا ایکو بیٹی ہو گیا اپنا گھر زمین سب ہو گیا یہ اپنا کما رہی کہیں پیسہ رہی وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا زمین کر لے گی اتنا ہو گیا اس کے بعد
ہ
لڑکی کو شادی کے ٹائم ڈیڑھ لاکھ کا جیور ملا تھا سسرال سے اور مائکے سے ڈھائی لاکھ کا جیور ملا ہے ٹوٹل چیز ملا ہے اس کے بعد بھی بھائی ابھی پیسہ جمع کر رہا ہے جیسے ہم لوگ سونا کا کر رہے ہیں تو بہن کتنا پ اوپر پیسہ اٹھا کے چیز لے لی ہے تو م بولی کہ لے رہی تو دیکھ لو بابو بہن ہے بع میں بولنے میں نہیں بنے گا تو بھائی بول دیا کہ ہم جس دن مانگیں گے ہم کو دے دینا اس میں بھی ہم ٹوک دیں گے کہ آپ روپیہ مانگیے گا کہ چیز مانگیے گا
وہ تو تین لاکھ اٹھائی ہےے تو آپ کو تو تین لاکھ روپئے دے گی تو تین لاکھ کا ولو رکھا ہے برابر ہے
ہی
اور چھوٹی بہو کو کنگن ملا سونا کا تمہارا ایک تڑ کو بیچ کے ایک لیں گے تما دوسرا کو بیچ کے دوسرا لینک بول لی چھوٹی کو مل ہے تو بڑی ارے اس میں بات کرتی اب شبد کا یوز مت کرو تم تو سال
تو تمیں ابھی بولی تم دو ورڈ ایسا بول دی ابھی
تب لی سکتے ہم کو بتا ہے بولے اس کو کتنا ملا کہاں ملا تو اپ نے تو بولا جالی والا بالا ملا ہے ہاں تو اس کو بھی ملا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ کان میں گلا میں نہیں مل کے ہاتھ میں ملی ہے اس کا مطلب سب ملا ہے تو کہاں بولے اس ٹائم ہم لوگ کیے ہیں تو تین لاکھ کا اس کو زیور پڑا ہم اتنا جانتے ہیں تو ہاں بولے اب لاکھ دیکھیے گا کہ وزن دیکھیے گا اس ٹائم اس کو تین لاکھ کا ملا اب تین لاکھ میں اس کا آدھا بھی نہیں ملے گا اسسی نا بہت غلطی نہ کیا تھا اسی ٹائم پے جب دونوں جڑواں بیٹا تھا دونوں بہ کا جیور ہاں اس کو تین لاکھ میں جتنا ملا ہوگا نا اپنا تین لاکھ میں ا بھی اس کا آدھا ملے گاھا تھا جب چین بنایا تھا دونوں بہوں کا چین بنایا تھا ویسیے کرنا چاہیے آپ بھی ویسیے کریے گا جب کرے گا ہم کیسے بول رہے ہیں کہچ بائیس کیرٹ کا ہم سونا کا ل لیے تو افوا کا بھی لے دیں گے بد میں کا کے لیے بھید بھاؤ مار پیٹ کے لیے ا لڑکا آم دہ کے کاؤ فون نہیں ہاں تھوڑی تھوڑی کٹ کر کے کھا
مکیا رہا گھر میں
ہم لوگ یہاں نہیں آتا ہے ہم بس ٹیوشن میں دیکھتے ہیں مکئی امرد لچی جامن ٹیوشن میں دیک ابو بول چٹنی لے کے ہم پہنچیں گے تو بس وہی سن کے رہ گیں ا
چٹنی
ابو کو بولے جامن لیتے آئیے تو کہیں گھر پہنچتے تک چٹنی بن جائے گا دیکھے نا آر اس کو کھاتے ہوئے دیکھ لیے انہیں نا بول سکتے ہیں کہ دیکھے نہیں ہے
تو جوتا چپل لاتے ہر میں نہیں ملتا ہے جو ڈالٹن مل گئے تھے
جن کھانا پیٹ میں بھ جاتا جامن بہت اچھا پھل ہے
بہت نیا بات بتائی
نیا بات بتائی بابو
میرے کے پیچھے تھا لیک میرا نانا جو جہاں کام کرتے تھے نا وہاں تھا جامن کا پیڑ ہم گئے تھے ہم دیکھے تھے
تریےنا نا ارے واہ
ا لڑکی ہو تو نا ہم سے بکواس مت کرو ہم اگلاے مہینہ رانچی آئیں گے تمہارا کان کا لینے کے لیے اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرا جتنا گرام ہے ہم اتنا ہی گرام تم کو لے دیں گے بس ہم نا جانتے ہیں تو اس میں تم اور اپنا ایڈ کر کے تم کو جتنا کر د رہے نہیں پھو ہم ہے کہ کر دے رہے تم رہتی میرے جگہ پ نہیں کرتیتنا تم لکھ کے رکھ لو کہیں ہ ہاں ہاں ہاں مت کرو تمرے ہمارے من آسمان پاتال کا فرق ہے
ہاں رے بچپن سے خالی قربانی دیے ہیں تیرے سلو
تم ہم کو قربانی دی ارے ڈوبتے میں تم کو ہم بچائے ہیں
نہیں بچاتی اتنا گول اتنا گولڈن اپرچونیٹی
ابھی بھی ممبئی ابھی بھی ممبئی جانے کے لیے ہم کہہ رہے تو پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں ہاں تو جہاں ہم ڈوبیں گے وہاں تم بھی ڈوب جانا
فون کر کے بتانا
کر رہی جاؤ نہ جاؤ نہ ہے تمہارے پاس طاقت تو بات کرو ابو سے سال میرے جیسن آدمی کہ کہہ رہا ہے کہ چلو چل رہے ساتھ میں لو ساتھ گھوم لے گی گھما لے گی کبھی کوئی لے ہو جائے گا تو کہ نہیں تو جان جان نہیں ہم جو روٹ میں رہ جدھر رہے نہیں ہوا نا تو سمج میں آئے گا تم کو پھر بتائیں گے اور شاپنگ کریں گے سلے تم کو فون کریں گے نہیں کریں گے فون ہم نہیں کریں گے ہاں مائ کے پاس فون نہیں اس کو نہیں کریں گے تم کو بھی نہیں کریں گے تم لوگ کو نکلیں گے بلاک مار دیں گے
اوکے
پانچ گرام کا میرا وزن جمع ہوا ہوگا ہم کو لگ ن اس کانوں میں برابری ہو جائے گا میرا کتنا گرام کا ہے اس دن بتاے تھا کتنا تھا ریپ ہوا ساڑھے چار ائ
ساڑھے چار تو میرا چین ہے
میرا ایئر رنگ بھی تو ساڑھے چار ہے کا تھا یاد ہے
ہاں تو ہم کو لگتا ہے نا کہ جو وہاں سونا جمع ہوا ہے نا وہ ساڑھے چار چار کے آس پاس کا ہے تو اتنا میں ہم کو نہیں لگتا کہ تم کو کوئی پسند آئے گا تو اتنا گرام میں اور اڈیشنل تم پسند کرو اسی میں اپنا تیس ہزار لگا لینا یہ بات تم جان رہی ہے ہم جان رہے بس تم کو خریدا دیے وہ رکھا جائے گا تیرا کتنا دن ہے
ہم اپنا تیس کا سوچے ہیں اپنا یہ بالا لینا چاندی کا
سنیے تیس تیس ہزار میں اپنا چاندی کا بالا لے گی
نہیں آگا چار تو
اونچا سوچو بابو اونچا سوچو
ہاں اونچا کے چکر میں ہاں اونچا کے اونچا کر دا
دو منٹ کے لیے جتنا جی جتنا ہم بڑی ہے تم چھوٹی ہے یاد رکھ تم چپ رہو نہیں تم چپ رہو نہیں تم چپ رہو نہیں تم تم چپ رہو یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے تم چپ رہو
ہاں ہاں الٹا سب ڈب
اتنا ویٹ وہاں پر ہم لوگ کا بات رہے گا تم پسند کرو ہم کو جہاں تک تم تمہارا سمجھ میں آتا پسند یہ وہ جو بھی پیسہ تو اوپر بھاگے گا ہی ایسا تو تھوڑی کہ ہم لوگ کا جتنا ہوا اس میں ہی تم ایک دم ہوگی کہ یہ تب پسند ہے نہیں
پچیس اگست کے آس پاس آنا ہی ہی ٹھیک
ہمے ہم اگست میں دو بار رانچی جائیں گے اب ایک بار میں ای کا پہلا اگست میں یہی کام ہوگا ہم کو لگتا ہے ہی فرسٹ ویک میں ہوگا
برتھ ڈے منتھ یے
ہم دو بار اگست میں رانچی جائیں گے ایک توہ ایک توہ ایگزام میرا فرسٹ ویک میں ہوگا ایک ایگزام میرا بائیس اگست کو ہے
یئے
تو اگست تو میرا میں پورا انگیجنگ ہے فرسٹ ویک میں میرے ایگزام ہے میرے کو رانچی جانا ہے تو سونا کا کام کرنا ہے پھر سیکنڈ ویک میں ہم کو دو دیکھ دیکھا دیکھی کرنا ہے سیکنڈ ویک میں ہم کو دیکھا دیکھی کرنا ہے پھر تھرڈ ویک میں ہم کو کو آوارا پن دیکھنا ہے
چودہ سیکنڈ ویک میں آ رہا ہے نا رے
با جو بھی آ رہا ہے بائیس اگست سے پہلے آ رہا ہم تو باسی ہے نہ دیکھیں گے
اوکے کوئی نہیں ہم بھی چلیں گے
اوکے
پی و آر
اوکے ایک گھنٹہ کا ایگزام ہے بائیس اگست کو ایک گھنٹہ کا ایگزام دے کے نکلیں گے اس کے بعد کیا کریں گے دیکھنے جائیں گے
ابھی ابھی یہ للی والا کیک بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے
وہی کٹوا دیں گے تم کو ایڈوانس میں ایڈوانس منا دیں گے بعد میں پوسٹ کر لینا رک جائیں گے رنکی کے یہاں رنکی اب ہوی ہے گئی ہے نہیں ہوگا تو سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی لے کے ہی آ جائیں گے رکیں گے دو دن اور کا کریں گے
پھر آج دیکھ لو اپنا رانچی یونیورسٹی کہیں وہ کل بند ہو سکتا بہت خراب پوزیشن ہے
رنکی کو بولیں گے کہ ہم آ رہے ہیں ہم کو سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے اور اچ اچھا نا ہے دو دن گھومیں گے دو دن رہیں گے تو تو ہاں
ہوں
ایک دن مووی دیکھنے جائیں گے ایک دن گیم زون جائیں گے گیم کھیلنے
گندی لڑکی
وہ تو یہاں آ نے کے لیے تیار ہے
گندی لڑکی